ہلو السلام علیکم
کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک
ہاں شکر اللہ کور گڑھ میں سب
ہاں ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور چائے پی
ہاں میں نے تو چائے پی اپ نے پی چائے
ہاں چاہے تو میں نے بھی پی اور کہاں ہو کیا کر رہے ہو
بس گھر کا کام کر رہی تھی
اچھا گھر کا کام کرنا تو بہت اچھی بات تو اگر کا کام کرناائی کی عبادت ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بول رہے تھے آپ
گھر کا کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے
ہاں ہاں گھر کا کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ صاف صفائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم گھر کو صاف نہیں رکھیں گے تو اب دیکھو ہم کتنے بیمار ہو ج جائیں گے کوالرا ملیریا یہ تو اسی سے پیدا ہوتے ہیں
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اور گھر کا کام کرنا بھی بہت اچھا اچھی بات ہے اور اس سے انسان بھی ٹھیک رہتا ہے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے جب گھر کی صفائی ہو تب انسان صاف ستھرا رہ جاتا ہے اور رہنے میں مز آتا ہے
ہاں ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح گئی اور جب ہم گھر کا کام کرتے ہیں نا ہمیں سکون ملتا ہے پھر ہم سکون سے بیٹھتے ہیں اچھے سے ورنہ ویسے جب ہم کچرے پہ ہی بیٹھیں گے ایک تو ہم بیمار ہو جائیں گے اور ہمیں سکون بھی نہیں ملتا ہے مطلب ویسے بیٹھنے میں
ہ یہ بات تو صحیح ہے اور گھر کا کام کرنا تو قرآن میں لکھ
اسلام میں بھی صفائی کا بہت اہم کردار دیا گیا ہے
ہاں اسلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ صفائی کرنا ایک اہم ہے اور ہمارے جو حضور تھے اور جو ہمارے پیغمبر تھے وہ بھی صفائی کو پسند کرتے تھے
بالکل ہاں یہ بات تو صحیح ہے اور صفائی تو ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے سب اگر صفائی ہے تو صحت ہے اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے کتنی گردہ اٹھ تھے گی وہ ہم ہمارے اندر جائے گی ہ ہم بیمار ہو جائیں گے وہ ہم پ
ہاں صحیح تھی سی بات تو
ہم پہ ہی خطرہ ہے کیونکہ اگر ہم صفائی کریں گے تو ہم خود کی جان کو بچا سکیں گے
ہاں
اسی لیے ہر ایک جگہ صفائی رکھنا یہ نہیں کہ صرف گھر کی صفائی ماحول کی صفائی بھی ہم بھیمغیرہ ہم ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے وہ بھی ہم پہ برا اثر ڈالتی ہے
ہاں
ا جی ایسے ایسے مشکلات پیدا کر ہیں ہم خود کے لیے جو مطلب نا ہمارے لیے بحارییک پڑتی ہے پھر
صفائی ایک ایسی اہم چیز ہے جس سے انسان تندرست اور ا بیماریوں کے بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے صفائی سے جان تندرست رہتا ہے اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اب جب انسان صفائی نہیں رکھے گا تو وہ ٹھیک ہی نہیں رہتا اس سے ن ہوتا ہے جیسے پوش ن ہوتا ہے اس کو کھانسی ہوتی ہے بیمار ہو جاتی تو صفائی ایک اہم چیز ہماری زندگی
ہاں بہت زیادہ کیونکہ اگر ہم صفائی نہیں کریں گے مطلب ہم بولیں گے کہ ہم ب بیمار ہیں چلو صفائی نہیں کہیں گے اس سے ہم زیادہ بیمار ہو جائیں گے آپ مجھے بتاؤ کہ ہاسپیٹلس میں صفائی کیوں ہوتی ہے
ہ
کیونکہ وہاں پہ آلریڈی بیمار ہی آتے ہیں
وہاں مریضوں کے لیے صفائی رکھتے ہیں کیونکہ مریض زیادہ بیمار نہ ہو اب اگر وہاں صفائی ہی نہ ہو تو مریض تو اور بیمار ہوں گے نہ کہ ٹھیک ہوں گے
ہاں ہاں بالکل یہ بات تو صحیح ہے اسی لیے وہاں پہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو صفائی صفائی صفائی یہ وہی صفائی ہمیں اگر گھر میں رکھیں گے ہم ہاسپٹل ہی نہیں جا پائیں گے مطلب ہمیں پھر ہاسپٹل ہی نہیں جانا ہے
ہاں ہاں ہاں آپ کی بات صحیح ہے
ویسے ہی اگر ہم پہلے ہی ہمارے اپنی زندگی کا سوچیں گے تو ہم بیمار نہیں ہو جائیں گے اور ہم صحت مند رہیں
ہاں ہاں بات بھی بالکل صحیح ہے اور صفائی سے ہی سب کچھ آتا ہے صفائی ہی ہماری زندگی کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے
ہاں ہاں صفائی تو اہم ہے اور صفائی کیا بولتا اس کو مطلب جب گھر میں صفائی ہو تو مہمان آ جائے گا اس کو بھی لگتا ہے نہیں یہ صفائی کرتے ہیں یہ اب اپنے گھر کو صاف رکھ
ہاں ہاں وہ تو بولیں گے ہی جب ہم سے صفائی رکھتے ہیں تبھی وہ بولیں گے جب ہم صفائی میں یہ رکھیں گے وہ کیا بولیں گے وہ بولیں گے پڑوسی بولیں گے دیکھو یہ گندگی میں رہتے ہیں یہ صفائی نہیں کر
ہیں نا وہ اکثر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
ہاں یہ بات بھی صحی ہے کہی ہے آپ نے
جی جی
میرے گھر میں صبح بہن روز اٹھتی ہے صبح سے شام تک بس صفائی کر تی رہتی ہے
ہاں صفائی تو ضروری ہے صفائی کرنا ضروری ہے ہر ایک شخص کے لیے ہر ایک کے لیے صفائی صرف صفائی ہم صبح اٹھ تو ہے شام گو بیٹھ کل صبح جب ہم اور اٹھتے سے وہی کام رپیٹ کیونکہ آپ دیکھو کہ مطلب گھرزہ بھی کتنا ہے ماحول ہمارا بہت گندا ہوا آلودہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھر بھی اب گندے ہوتے جا رہے ہیں جو یہ گاڑیوں کے دھواں ہوتا ہے نا وہ بھی اندر چلا جاتا ہے گرد وہ بھی اندر آتا ہے ہوا سے جو یہ ساری سڑک کی گرد ہوتی ہے وہ اندر آ جاتی ہے
ہاں جب انسان صفائی رکھے گا نا پھر یہ سب اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ گھر میں گردہ آ جائے گا صفائی کرنی پڑے گی جب انسان صفائی رکھے گا پھر اس کو ایک تو سکون ہوتا ہے اور بیماری بیماری نہیں ہوتی
ہاں ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے اس سے بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اور پرسکون رہتے ہیں ویسی ٹ میں رہتے ہیں مجھے باقیوں کا نہیں پتا مطلب ہم گھر میں س صفائی روز کرتے ہیں ویسے تو ٹینشن ہی رہتا ہے اگر صفائی نہیں کرتے ہیں
ہاں یہ بات تو آپ
صفائی رکھنا ہر ایک مسلمان پر فار سے ہے
ہاں آپ گھر میں کتنے بجے اٹھتے ہو صفائی کرنے کے لیے
ا پہن تو ا اس ہی صبح جلدی لگ بھگ کہ ساڈ ھے سات آٹھ بجے تک جب مجھے اس اسکول جانا ہوگا تو تب میں اٹھتی ہوں آٹھ بجے جب نہیں جانا ہو تب میں اٹھتی ہوں ساڑھے نو نو بجے
اچھا آپ کے گھر میں کیسی صفائی رہتی ہے اور آپ کے گھر میں کون کون صفائی
میرے گھر میں بہ دو اور میں بھی کرتی ہوں جب میں اسکول جاتی ہوں تب میں نہیں کرتی ہوں باقی میں بھی کرتی ہوں صفائی
اچھا اچ میرے گھر میں تو بہن جو ہے وہ صفائی کر یہ ہے ا مطلب ہماری بوڈی فیملی ہی صفائی میں اچھی مبتلا ہے مطلب وہ سب ان کو سب کو اچ اچھا نہیں لگتا گندگی میں رہنا وہ سب صفائی کرتے ہیں کیوکہ صفائی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے
ہاں ہاں صفائی خود کے لیے ہوتی ہے نہ کہ کسی اور کے لیے ہم جب ہم جب جیسے کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی عید وغیرہ ہم تب سفائی کیوں کرتے ہیں کیونکہ گھر اچھا لگتا ہے تب
ہاں
ہے نا ت گھر اچھا لگتا ہے ایسے تو سکون ہی نہیں ملتا ہے ایسے بس پریشانیاں ہوتی ہے ہمیں آج وہ کام کرنی ہے یہ کام کرنی ہے کرتے نہیں ہے اور ویسے انسان کو کاہلی آ جاتی ہے
ہ
اسی لیے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم بیمار ہو جائیں اور کاہل آ ج جائے ہمیں ہمیں دن میں جو بھی ملے کام کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی ہے ہے نا اور آپ سناؤ کچھ آپ کے گھر میں سخ وائی ہو بھی تھی اور ہم نے اس بار تھوڑی صفائی نہیں کی کیونکہ عید کے لیے ہم نے اس بار صفائی نہیں کی تھی ہمیں کرنا ہے نا شفٹ
اچھا ہاں ہاں میں نے سنا تھا
ہم ہمیں سوچا کہ ہم صفائی کیوں کریں گے کیونکہ شفٹ جو کرنا ہے اب اب ہم صفائی کریں گے وہاں پہ ہم یہاں سے کمل وغیرہ وغیرہ ڈو کے رکھ ہے وہ اوپر ہوور بھی بانند رہا ہیں پھر وہ وہاں لیں گے صاف ہی اور پھر وہ اور پھر وہاں وہاں پہ اور پھر وہاں پہ پ یہ کیا بولتے ہیں اسس کو ا صاف رکھیں گے پورا گھر
ہاںاں اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب وہائی سب کچھ ہے
جی
صفائی ہی سب کچھ ہے
ہاں ہاں صفائی تو ہماری زندگی کا اہم ایک کردار ہے جو صفائی نہیں کرے گا وہ اس کا گھر تو گندا ہی لگے گا ہمیشہ ہے نا
ہاں
ہاں ہاں ب کیا صفائی تو ہر مطلب ہم دیکھیں گے کہ بچے وہ کوڑا کر کر پھینکتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ مطلب بچوں کا وہ کوڑا اٹھانا پھر اور صاف گھر رکھنا اتنی بھی صفائی نہیں ہوتی ٹھیک ہوتی ہے کہ جس سے ہم بیمار ہو جائے پھر زیادہ کرتے کرتے اتنا بھی نہیں کرنا ہے حد میں کام کرنی ہے
ہاں ہاں ہر بھی کام کرنے چلو کرو آب گھر کا کام میں بھی
آپ کو آپ کو آپ کو کہاں جانا
میرے کو تھوڑا سا صفائی کرنی ہے ہم تھوڑا سا اسکوٹی وغیرہ دھونی ہے میرے کو اسکوٹی صاف
ہاں وہ بھی ہمارے لیے تو ضروری ہی ہے مجھے بھی آج تھا کمل تھوڑی دھونی تھی کیوںک کام والے بھی صاف رکھنی ہے گھر پورا صاف رکھنا ہے ہم ملتے ہیں کبھی اور بعد میں
اوکے ہم کرتے ہیں ب بعد میں بات ہے ابھی میرے کو تھوڑا سا نا کام ہے
پہلے میں چائے پیوں گی کیونک مجھے بھوک لگی اور پھر اور صفائی اچھے سے ہوتی ت ہے نا
کام ہے میں کروں گا آپ کو ایک گھنٹے میں کال ابھی کال بیک نہیں کر رہا اللہ حافظ